ہلو السلام علیکم یہ سبکھ جی بااکی خیر ممیمی آبو آپ ہی بھائی جان چیے سے ہیں
جی جی سب خیریت ہے بس مجھے آپ سے آج بہت ہی دلچسپ ایک موضوع پر بات کرنی تھی کہ سیونگ منی ورسز اسپینڈنگ منی یعنی پیسہ بچانا بہتر ہے یا پیسہ خرچ کرنا بہتر ہے میرے خیال سے تو سوال ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے ہم پیسہ کئی پیسہ کماتے ہیں لیکن ہم کئی بار انہیں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کب پیسہ بچانا چاہیے اور کب پیسہ خرچ کرنا چاہیے
جی جی
بالکل صحی وہی بات ہے نا کہ اگر ہم صرف پیسہ بچاتے رہیں گے اور کبھی م خرچ نہ کر پائے تو زندگی کا مزہ کم ہو جائے گا لیکن اگر ہم پیسہ بنا سوچے سمجھے ہر چیزوں میں اڑا دیں گے تو تو ایک دن ہم پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے سب سے بےحد رستہ یہ ہے کہ انسان دونوں چیزوں سے تجبن یعنی ایک بیلنس رکھے
جی جی جی
آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر کہ آپ کیا کرتے ہیں مطلب بچاتے ہیں یہ
دیکھیے اپنے آجمی دیکے اگر آپ ڈے اگر آپ کا من کر رہا ہے خرچنے کا آپ خرچ کرکتے ہیں لیکنیکھی پیسے جوڑنا بھی بہت زیادہ ضروری وری ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ اگر ہم کہیں بھی شادی بیاہ میں جاتے ہیں وہاں پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اور ہم وہاں پر جیسے خرچ کرنے کے لیے ہم ج زیادہ اچھے کپڑے یا پھر اچھا دکھ کھانے کے لیے زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں پھر جب کھی گھر میں پریشانی آئے گی آپ سیونگ ساری اگر ایسے خوشی کے ایونٹس میں اڑا دیں گے پھر کبھی سکھ ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں تو آپ کو پیسے نہیں مل پائیں گے پھر آپ کو لون لینا پڑے گا تو لون لے کے آپ قرضائی ہو جائیں گےیکھیے تو اس لیے آپ اگر تھوڑے تھوڑے پیسے بچائیں گے تو ایسےمے میں کام آئیں گے
بالکل وہی نا سب سے پہلے ہمیں پیسے بچانے چاہیے پیسے بچانا ضروری ہے کیونکہ یہ پتا نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے کبھی اچانک سے کئی بار بیماری آ سکتی ہے کوئی ایمرجنسی آ سکتی ہے نوکری چلی جا سکتی ہے تو اس وقت بچا ہوا پیسہ ہمارے بہت کم آئےا اگر ہمارے پاس سیونگ ہو تو مشکل وقت تو کو ہم آسانی کا سامنا کر سکتے ہیں اور کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پتہ ہی آج کے ٹائم پہ کوئی کسی مد کرتا نہیں ہے پیسوں کو لے کر تو خاص کر
جی جی بالکل صحیح فمنایا آپ نے بالکل صحی فنایا تھی کہ پیسے میں کوئی مدد نہیں کرتا ہے خود سے ہی کرنا پڑتا ہے دیکیکہ سب جنے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں جب پیسوں کی بات آتی ہے تو آج کے سمے میں آپ کو پتا ہی کتنی انویسٹمنٹ میں کتنا بیاج لگتا ہے انٹرسٹ کتنا زیادہ لگتا ہے تو اگر ہم کہے سےیسل
بالکل بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پیسوں کے وقت تویں کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا اور شاید یہ بات صحیح بھی ہے لیکن جب ضرورت ہو تو مدد کرنی چاہیے لیکن اس کے علاوہ ہمارا ایک کوئی بڑا خواب ہو جیسے اپنا گھر خریدنا ہے نئی گاڑی لینی ہے بزنس شرو کرنا ہے آگے پڑھائی کرنی ہے تو اس وقت کے لیے پیسہ بچانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہم ہر مہینے اپنی کمائی کا تھوڑا سا حصہ بچا کر الگ رکھ دیں تو کچھ سالوں بعد وہی چھوٹی بچت ہمارے لیے بڑی رقم مل سکتی ہے
جی جی بالکل بالکل صحی فرمایا آ نے بالکل صحی فرایا جیس کہ آپ بتائی ہے پیسوں کو پیسوں کو خرچ کرنے نہ سوچ کے اگر ہم انویسٹ کرنے کا سوچیں جیسے کہ ہمارے یہاں نے دھا ہوگا ایف ڈی ہوتی ہے جس میں اگر آپ پیسے ڈالیں گے تو پانچ سال بعد بڑھ جاتے ہیں تو ایسی جگہ پیسوں کو انویسٹ کریں یا آپ کمیٹی ڈالیں جیسے کہ ہوتی ہے ایک تو وہ چیزوں میں اگر آپ پیسے خرچ کریں گے تو زیادہ بڑھیا رہے گا
بالکل اگر آپ کو فالتو خرچہ بچانا چاہیے اور صحیح جگہ پیسہ انویسٹ کرنا آج کے سمے کے لیے بت بےحد ضرورت ہے اور ضوری بھی ہے آپ کو کرنا بھی چاہیے اپنے بچ کے لیے سکتے ہیں آ اپنے خ کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کب لم ہو تو آ کو کسی کےگے پیسہ مانگنا
جی جی بالکل صی فمایا آپ نے بالکل صی فمایا آپ نے دیکھی جیسے کہ بتائیے کچھ لوگ آپ کو بتائی ہوا
جی جی فرمائیں اچھا لیکن صرف پیسہ بچانے کا نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں اسپینڈنگ منی یعنی پیسہ کہاں خرچ کر کرنا چاہیے اگر آپ اپنی ضرورتوں کی چیزیں بھی نہ خریدیں اپنے اوپر بالکل خرچ نہ کریں یا گھر والوں کی خوشیاں خیال نہ رکھیں تو پیسہ کمانے کا مقصد ہی کیا رہے گا پھر بتائیے
جی جی جی آرام سے پڑھیے جی جی بالکل بالکل
بالکل پیسے اس لیے کمانے جاتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے ایسا بھی نہیں کرو کہ آپ بالکل ہی خرچا کر ہی نہیں رہے ہو پیسوں کو بالکل دبا کے رکھ لیا ہے کہ آپ اپنا کچھ کھانا پینا دودھ مکھن آپ کچھ لا ہی نہیں رہے ہو آپ بس پیسے جو ہے سیونگ کرے جا رہے ہو گھر میں آپ بھوکے مر رہے ہو تو یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے آپ کے کل خدا نا خھاصا کچھ ہو جائے آپ کو تو پیسا کس کام کا آپ کے
جی جی بالکل اب بالکل بالکل صح فرم آ نے بالکلرام سے پڑھ رہے ہیں بہت بڑھیا بہتڑے فننایا آپ نے بہت سچا فون بنایا آپ کی باتوں میں بہت سچائی لگی ہمیں
جی جی اگر وہی ہم اچھی کتابیں خریدتے ہیں ہیں اپنی صحت پر خرچ کرتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں فضول کرچی نہیں بلکہ اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسی طرح اپنا بچوں یا اپنے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں بالکل بالکل صحی فرمائے نا اگر ہم نہیں کتابیں خریدیں گے ہم تو اپنے لیے کچھ اچھا پڑھ پائیں گے کچھ اچ اچھا جیان پراپت کر پائیں گے اچھا جان اپنے اندر لے پائیں گے پھر وہی گان اپنے بچوں کو دیں گے اپنے گھر والوں کو دیں گے تو وہ بھی ایک سیونگ ہی ہے وہ
جی جی
کی سیونگ ہے فدو فضول خرچی نہ کر کے اچھے سے
وات
جگہ انویسٹمنٹ ہی ہے آپ کی اگر آپ انویسٹمنٹ کی بات کریں تو آپ بہت کئی کئی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ ڈاک گھر میں اپنی ایپ بھی کرا سکتے ہیں آپ بینک میں کھاتا کھلوا کر اپنے پیسے وہاں جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ میوچل فنڈ میں پیسا انویسمنٹ کر سک ہیں جہاں آ کو پیسا انوسٹ ٹ کرنا صح لگے وہاں پیسا انوسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھ رنا چاہیے کہ خرچہ ہمیشہ ضرورت کے حساب سے ہونا چاہیے صرف دکھاوے کے لی جیسے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا دکھاوے کے لیے بہت خرچہ کر دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کراائے تو ہم بھی ایسا کریں اس نے ایسا پہنا ہے تو ہم بھی ایسا پہن اس نے یہ خریدا تو ہم بھی یہ خریدے دیکھیے اس کی جیب اور آپ کی جیب میں بہت فرق ہو سکتا ہے کیا پتا وہ ا اس کی انکم اچ اچھی ہو آپ کی انکم اچھی نہیں ہے تو آپ فضول خرچی وہاں کر رہے ہیں وہ اس کی خرچی جائ ائ کرنی کی اس کے بعد بہت ساری انکم ہے اگر بس انکم کم ہے تو آپ دکھاوا کر کے اپنی خرچی کو زیادہ نہ بڑھائیں
الحمد للہ آپ کی بات میں بہت سچائی ہے بہت سچائی ہے
جی جی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کی وجہ سے نا بہت سے لوگ فضول خرچی کرنے لگے ہیں جیسے کوئی نئے موبائل خریدتا ہے اس کو ضرورت ہو یا نہیں ہو اس کو نیا فون چاہیے کپڑے مہنگے چاہیے ضرورت ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے ہر ہفتے باہر کھانا کھانا ہے ہر ہفتے اس کو شام کو فاسٹ فوڈ کھانا ہے اس کی ضرورت ہے ضرورت بھی نہیں ہے تب بھی آپ کو فاسٹ فوڈ کھانا ہے آپ کو باہر کا کھانا کھانا ہے جب آپ کی امی گھر میں کھانا بنا رہی ہیں تو پھر آپ کو باہر کھانا کھے کو ضرورت نہیں ہے تو آپ گھر میں ہی کھانا کھائے تو یہ بھی فضول خرچ ہی ہے میرے حساب سے
سپ بالکل میں بھی یہی کہتا ہوں دیکھیے جب آپ کو گھر میں اچھی خاصی آپ کو دال روٹی مل رہی ہے تو کھا لیجیے کیوں بہر کے آپ کو شامی کباب کھانے ہیں
بالکل بالکل پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتا نہیں ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ہم پیسے بچا ہی نہیں پا رہے لیکن ہر انسان کی آمدنی الگ الگ ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہی ہوگا اب کوئی بہت زیادہ بزنس مین ہے وہ امیر ہے تو وہ خرچہ کر سکتا ہے اپنا وہ ہر مہینےہئی گاڑی خرید سکتا ہے ہر مہینے نیا گھر لے سکتا ہے ہر ہفتے نئے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن اگر آپ امیر نہیں ہیں آپ بزنس مین اپنا نہیں ہے آپ اگر آپ نوکری کر رہے ہو اور اپنے شوق رکھ رہے ہو آپ بزنس مین والے تو آپ کی جیب جو ہے وہ اتنا نہیں خرچ کر سکتی
جی جی بالکل بالکل سیف ہے آپ نے دیکھیے اگر آپ روز آپ سوچیں جی جی جی صحی فرما رہے ہیںپ فرمائیے فرمائیے
ہر انسان کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں اس لیے کبھی کسی دوسرے کی نقل نہیں کرنی چاہیے اور پیسہ خرچ تو بالکل بھی کسی دوسرے کو دیک کے کرنا ہی نہیں چاہیے
الحمد للہ الحمد للہالکل صی فرار بالکل صی فناار ہیں
جی میرے حساب سے خریدی کرنے سے پہلے ہمیں خود سے تین سوال پوچھنے چاہیے پہلا کیا کیا مجھے اس کی ضرورت ہے دوسرا کیا میں اسے آسانی سے افورڈ کر سکتا ہوں اور تیسرا سب سے اہم سوال کیا میں اس چیز کو آج نہ خریدوں تو کیا وہ بڑا نقصان ہوگا اگر ان تینوں کا سوال جواب ہے صحیح تو پیسا خرچ کرنا چاہیے اگر آ کو لگتا ہے کہ یہ چیز میری ضرورت کی نہیں ہے اور میںے نہیں خرید سکتا بہت مہنگی ہے اور اگرپ دکھاوے لیے خرید رہے ہیں تو آپ کو بالکل بھی چیز نہیں خریدنی چاہیے آپ کوئی بھی سب چیز خریدیں تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اگر اس کے بنا آپ کا چل سکتا ہے تو آپ کو چیز کو اوائڈ کر دینا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے
ماشاء اللہ آپ کی باتوں میں اتنی سچائی کہاں سے چ لائیں آپ ایسی باتیں ج کی بہت سچ چاہیے آپ کی باتوں میں جی جی جی ہو سکتا ہے یہ
ایک وچ
ہیلو
کو بتاتی ہوں کہ ہر انسان نا اپنے مینے کا بجٹ بنا چاہیے یہاں میں کتنا خرچ کر سکتے ہیں اپنے گھر کا مہینے کا بنایا ایک بجٹ جس میں آپ سوچے کہ آپ کتنا کماتے ہیں گھر میں آپ کو کتنے تنا راشن لانا ہے آپ کی کتنی ضرورت ہے آپ کو کتنے کپڑے خریدنے اور جتنے اتنا ہو سکے تھوڑی سی کمائی آپ کو اپنی سیف کر کے رکھنی چاہیے جس سے آپ کو جب ضرورت ہو تو آپ اس کو آرام سے یوز کر سکے جیسے کہئی مان لیجیے کبھی کوئی حادثہ نہ ہو اللہ کر دے لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے تو آپ کااس پیسے ہونے چاہیے تو آپ کو اسیز سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے دیکھو میرے خیال سے پیسہ ہمارا نوکر ہونا چاہیے مالک نہیں اگر ہم پیسے کو سمجھداری سے استعمال کریں گے تو وہی پیسہ ہماری زندگی کو آسان بنا دے گا لیکن لیکن اگر ہم وہی پیسہ بنا سوچ سمجھے خرچ کر دیں گے تو وہی پیسہ ہمارے لیے پریشانی بن جائے گا
کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی الحمد للہ بہتک چاہے آپ بات ہمیں
جی بس وہی آپ کو جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے اپنا مہینے کا بجٹ بنائے اور بہت سوچ سمجھ اپنا خرچا کریں راشن کا خرچہ ایک لکھے کپڑوں کا خرچہ ایک طرف لکھے بچوں کے اسکول کی فیس تعلیم کی فیس الگ الگ لکھے
جی جی بالکل بالکل پیسے کو بچانے چاہیے آپ کی بات سوں کے بہت اچھا لگا چلیے پھر الحمد للہ پھر کر پ
جی جی بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سیونگ منی اور اسپینڈنگ منی دونوں اگر ہم صرف بچاتے رہیں گے تو زندگی کا مزہ نہیں لے پائیں گے اگر ہم صرف خرچ کرتے رہیں گے تو ہم پیسے سیو نہیں کر پائیں گے اس لیے سب سے آسان راستہ سمجھدار و د یہی ہے پیسے کمائیں اور سیو کریں آپ سے بات کر کے اچھا لگا ٹھیک ہے دوبارہ ضرور لگائیں گے آپ کو اللہ و
جی جی جی دیکھو سا